کیسے ہیں آپ
جی جی خیریت خیریت آپ کے گھر میں امی ابو بے بھائی جان خیریت سے ہے
جی الحمد اللہ سب خیریت ہے ہمارے یہاں آپ بتائیں آپ کے یہاں سب خیریت
ہمارے یہاں جی سب خیریت جی بتائیے آج آپ کس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہیں گے
ہمیں روز صبح اٹھتے ایکسرسائز کرنی چاہیے آ دیکھا ہوگا اپنے روز صبح اٹھ کے کئی لوگ چلنےجاتے ہیں تو وہ بہت اچھی ہیبٹ ہے
جی جی کس تو ابھی بات کر کرنا چہرے تھے جی جی بالکل بالکل دیکھیے ہیلتھ تو بہت زیادہ ضروری جی جی جی جی جی فرمائے فرمائے جی
جی آپ آپ جاتے ہیں صبع یوگا کرنے
جی جی میں صبح جاتا ہوں یوگا کرنے جی میں یوگا کرتا ہوں بہت زیادہ یوگا کر یوگا کرنے سے جو کامنس آتی ہے اپنے اندر جو اپنے آپ کو شانتی ملتی ہے پیس فھول
بالکل بالکل صحیح فرمارے آپ میں بھی روز صبح سیر کرنے جاتی ہوں دو گھنٹہ
الحمد اللہ الحمد اللہ بہت اچھی بات بولی ہے آپ نے
جی جی پچھلے دو سال سے میرا ایک کلو وزن بھی نہیں بڑھا ہے
جی جی بالکل بالکل سمجھ پا رہے ہیں جی بالکل آپ کا وجن نہیں بن رہا ہے
بالکل کی کس وجہ سےب روز سیر کرنے جاتی ہ تو میری ہیلتھ اس سے فٹ رہتی ہے
ہو جی ہے جی جی الحمد اللہ صحیح فرما رہے ہیں اپ
آپ کو پتا ہی ہے کتنا ضروری ہے ہماری ہیلتھ کےلئے ہمیں ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے یوگا کرتے رہنا چاہیے جس سے ہماری ہیلتھ فٹ رہتی ہے آب دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگ جیسے ایکسرسائز نہیں کرتے یوگا نہیں کرتے تو ان لوگ کا موٹاپا ا جاتا ہے بہت جلدی سے موٹے ہو جاتے ہیں وہ
ایک دم موٹے ہو جاتے ہیں جی ایک دم موٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیے فیٹ وہ کھا تے ہیں اور بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں
اس لیے ہم صبح روز دو گھنٹے چلنے جاتے ہیں ہم کھاتے بیٹھتے نہیں کرتے ہم اس لیے روز صبح چلنے جاتے ہیں
جی جی
جی جی اور اسے پتہ ہی ہے آپ کو اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں روز تو آپ کو بیماریاں بھی نہیں لگتی تازی ہوا کے اندر جاتی ہے تو آپ کو نا اپ کی سانس پھولتی ہے اور سب بیماریا ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں لگتی اگر آپ ایکسر سائز کرتے ہیں تو اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو لگیں گے
دیدی ایکسرسائز کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ جم ہی جائیں دیکھیے اگر آپ ٹہلتے بھی ہیں ہلکا پھلکا کاارڈیوں کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا لائف میں جیسے کہ آپ نے ب فرمایا کہ آپ کا ایک بھی کلو وزن نہیں بڑھا ہے ابھی تک یہ آپ نے جو دن راتوں کی آپ کی جو آپ صبح جاتے ہیں جے آپ اپنا جو آپ نے بتایا وہ کرنے جاتے ہیں اس چکر میں دیکھیے آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے بالکل بالکل الحمد اللہ آپ کی بات میں بہت سچائی ہے جی جی جی آپ کتے
کر لیتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ ہم جم کرنے جائیں تو ہم یوگا بھی کر سکتے ہیں جم کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ جم کر سکتے ہو
جی جی آپ تو دیکھیے تیس دن لگاتار یوگا کر بھی پا رہے ہیں دیکھیے ہم تو اس ہیبٹس کو اپنے اندر ڈالنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے کیونکہ ہم روز صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں کبھی کبھی کر پاتے ہیں لیکن آپ تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ دو سال سے لگاتار کر رہے ہیں آپ نے ایک کلو وزن ابھی تک نہیں بڑھایا اپنا الحمد اللہ الحمد اللہ
جی جی ہم بالکل لگاتار دو دن لگاتار بیچ بیچ میں چھوٹ جاتا ہے کبھی کبھی
اچھا اچھا اچھا اچا چھوٹ جاتا جی ارے
جی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا سنڈے تھا تو چلو بھائی ویکینڈ ہے تھوڑا لیٹ اٹھ جاتے ہیں تو کبھی کبھی تو چھوٹ جاتا ہے لیکن جتنا ہو سکے پھر ہم نائٹ واک پہ چلے جاتے ہیں
اچھا جی نائٹ میں واک پے چلے جاتے یہ بھی بہت اچھا دیکھی تازگی ہوا جو ہے ہوا کی تازگی
جی جی بالکل
ہوا بہت ضروری آتی ہے یہ بھی ایک جی جی ایکسرسائز کرنا بہت ضروری بیٹھے بیٹھے کمر درد ہوتی ہے کریں گے تو ہمارا شریر کھلا رہے گا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کو اور بیماریاں بھی نہیں ہوں گی جی جی بہت صحیح اب بالکل وہی بات ہے نا کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے شریر ہیلتی رہے گا اور ساتھ میں آپ فٹ بھی رہیں گے
جی جی
اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو موٹاپا بڑھ جائے گا آپ کا
اور اس کے علاوہ ہم فاسٹ فوڈ بھی کم ہی کھاتے ہیں تو ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑھ جاتا ہے آپ کی باڈی پہ بہت جتنا آپ کو پسینہ آتا ہے آپ کی باڈی اتنی زیادہ ہیلتی ہے اچھی بنتی جاتی ہے جی ہم تو صبح روز جیسے ہری گھاس پہ ہوتی ہے تو اب ہری گھاس پہ چلیں گے تو اس سے آپ کی باڈی اچھی ہوگی آپ کے پیروں کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے جی جی
تیرے پاپا کیا کرتے ہے ہیلو
ہاں جی آپ جاتے ہیں واک پہ
جی جی ہاں تو جاتا ہوں واک پے
جی جی بہت اچھا آپ ہی بہت اچھا کرتے ہیں کہ واک پہ جاتے ہیں کو بتایئے بہت سے لوگ یوگا نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے انہیں کرتے رہنا چاہیے اپنے شریر کون سی پھر
جی میں
جی جی اور آپ کو بتائیے جو لوگ یوگا کرتے ہیں وہ کافی ہیلتی رہتے ہیں آپ میں سے ایک دیکھا ہوگا بابا رام دیو ہیں وہ کتنے ایجڑ ہیں لیکن وہ روز کرتے ہیں یوگا تو ان کا تھوڑی ہیلت اچھی ہے فٹ ہے کافی فٹ ہیں وہ وہ اپنی ایج زیادہ فٹ لگتے ہیں جی جی بہت صحیح اور آپ بھی ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو آپ بھی فٹ ہو جائیں گے چلنے روز صبح چلنے جانا چاہیے آدھا گھنٹہ
بالکل جانا چاہیے بالکل جانا چاہے جی بالکل جانا چایے آپ کی باتوں میں بہت سچ
جی جی آدھا گھنٹہ آپ کو روز چلنے جانا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بابا رام دیو کا نام
بابا رام دیو کا نام سنا ہوگا آپ نے
وہ کتنے ایجڈ ہیں اور ب لیکن ان کی باڈی اتنی زیادہ فٹ ہے اور اتنی زیادہ فائن ہے کہ ہم لوگ کی باڈی بھی اتنی فٹ اینڈ فائن نہیں ہو وہ جتنی بڈی ان کی
جی جی ان کی باڈی فٹ اینڈ فائنڈ ہے جی لیکن دیکھیے ہم بابا باباؤں کو زیادہ دیکھ نہیں ہے تو اس لیے میں انہیں کم جانتا ہوں الحمد للہ اللہ کا بہت شکر ہے ہمارے دیکھ نہیں پاتے ہیں ہم
جی وہ وہ زیادہ تر نا یوگا ہی کرتے ہیں یوگا بتاتے ہیں آسن بتاتے ہیں جیسے یوگا آسن ہوتا ہے بہت سار آسن بتاتے ہیں جیے پالسی مار کے بیٹھےہو آپ اور کھانا کھانا خانے کے باد آپ کو گھٹنے فولڈ کر کے تھوڑی دیر بھٹنا چاہیے جیسا آپ کو کھانا جلدی ہجم ہو جاتا ہے
جی اچھا اچھا اچھا اچا جی وہی تو نہیں ہے بابا جن کی تو اپنے پیٹ میں گلیاں گھماتے ہیں دکھاتے ہیں پیٹ پت لگ نہیں ہلتا ہے پورا پیٹ پیٹ کے اندر مکسر چلاتے ہیں
جی جی وہی بات آئیں گے
جی جی بالکل سچائی آپ کی باتوں میں میں نے بھی دیکھ کھا ہونے اڑے
جی جی وہ اتنی وہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ سے کہ وہ اتنی زیادہ عمر کے ہو کے بھی اتنے چھ فٹ اینڈ فائن رہتے ہیں جتنا ہم
جی جی الحمد للہ دیکھئے ٹہلنا جانا ایکسرسائز ایکسر جی جی بلکل صحیح فرمایاآپ نے ایکرسائز بہت زیدہ ضروری ہے ہمارے شریر کے لی دیکھیے ایکسرسائز کریں گے تو ہمارا پاچن ہمارے پیٹ کا جو فے ڈئزیشن سسٹم بالکل صحیح رہے گا
بالکل بالکل صحی فرمایا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری ہیلت پھر کیا ہوگا کھائیں گے بیٹنگے وہ کہیں نہ کہیں پھر کھانا ہمارے پیٹ میں جم جائے گا آ پھر ہیلتھ ایشو ہوں گے بول اب ایک سب سے کامن بیماری کون سی ہوتی ہے سانس پھولنا دیکھو گینا کوئے لوگ دو تین قدم چلتے ہیں اور سانس پھول جاتی ہے ان کی
جی جی بالکل صحی فرمایا آپ نے بالکل صحی فرمایا آپ نے
جی ایسے ہی اس لیےآپ کو تھوڑا ہیلتھ دھیان دیناچاہیے اپنے اوپر اپنے شریر کے اوپر ٹائم کرنا چاہیے اپنے لیے بہت لوگ بس ٹائم نہیں ہوتا اپنے شریر کے لیے بٹ ٹائم نکالنا چاہیے
الحمد للہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم روز صبح آدھا گھنٹہ اور روز پا روز پندرہ منٹ کھانا کھاتے سمے پیر کو اور آدھا گھنٹہ رات کو اگر ہم ٹہل لیں گے تو بہت زیادہ سیوزے گی بھی ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں تھوڑی واک کر لیں گے تو کھانا پیٹ میں چلے جائے گا
اور آپ نے ایک چیز اور سنی ہوگی جیسے ایک ٹائمنگ چلتا ہے کہ آپ کو سات بجے کے بعد کھانا نہیں کھانا چاہیے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے سات بجے کے باد کھانا نہیں کھانا جب سوریاست ہے تو کھانا نہیں کھانا چاہیے آپ کو سو وہ کھانا پچتا نہیں ہے
گٹ بے جی جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ بلکل فرمایا آپ نے
جی لیکن اب کیا کر لوگ کے پس ٹائم ہی نہیں ہوتا دن میں تو وہ اس ٹائم کھانا کھاتے ہیں
ام کھانے کو سمے پہ کھائیں لیکن اپ کھانا چلے آپ بیے ٹائم کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں چل جائے گا لیکن ایکسرسائز اسکل نا چھوڑے اس ایکسرسائز کو بالکل نہ چھڑیں
بالکل بالکل چاہے آپ تھوڑی دیر چلنے چاہیں چاہے پانچ منٹ جائیں لیکن آپ کو چل چلنے جانا چاہیے
جی جی ٹہلنا بہت ضروری ہے اور ٹہلنا کیا میں تو کہہ رہا ہوں ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے
جی جی ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے آپ خود سے آپ کی باڈی اچھی رہتی ہے
دو مہینے کرا تیرےہینے گھر بیٹھ گئے جی
بالکل بالکل چاہے آپ دس منٹ کریں لیکن روز کریں
جی جی دس منٹ کریں لیکن روز کریں ایسا نہ کریں کہ دیکھیے وہ جا رہے ہیں پتا چلا دو دن جا رہے ہیں تسرے دن چھٹی مار دی انوں نے چوتےدن پانچ میکے بعد ائے آپ کم جائیں لیکن روز جائیں ہلکے ہلکے اپنے سمے کو بڑائے جی ہلکےہلکے اپنے وقت کو بڈائے
بالکل بالکل صحی فرماے ہیں آپ کے کیا کیا کرنا چاہیے ایک دم ایسا نہیں کہ آپ ایک دن دو گھنٹے جا رہے ہو دوسر دن آپ گئے نہیں ہوتے یہ صحیح نہیں ہے آپ کے شریر کے لیے
جی جی بالکل گس کر نا بہت زیادہ ہی ضروری ہے لائف میں جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا آپ کی بات سن کے الحمد للہ ہمیں ایسا لگا کہ ہاں ہمیں بھی اپنے آپ کو سمے جو ہیکسرسسید بھوت زیادہ
جی جی پہلے میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا شریف لیکن میں نے اب سے ٹائم نکالنا شرع کرا ہے خود کے لیے تو میں نے کہا نا میں دو سال سے واک کر رہی ہوں اور میرا ایک کلو بھی ویٹ اگر نہیں بڑھائے اتنا زیادہ اپنی باڈی پہ دھیان دینا چاہیے جتنا ہو سکے اپنے آ کو فٹ رکھیں اچھا ہیلدی کھائیں ہیلدی پییں اور تھوڑا واک پہ ضرور جائیں چاہیں آپ
اور تھوڑواک پہ ضرور چاہ چے آپ پندرہ منٹ کے لیے چاہیںے چلے آپ دس منٹ کے لیے چلے
اور ایک بات اور نا نیم بنانا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ ایک دن جا رہے ہو دو دن
الحمد للہ الحمد للہ نیم بنانا بالکل صحیح فرمایا آپ نے نیم بنانا چاہیے جی پھر گفتگو کریں گے کسی اور ٹاپک پہ خدا حافظ جی